ہوں
وعلیکم السلام میرے بھائی کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنا آپ کیسے ہو والد صاحب کیسے آپ کے
جی سب ٹھیک ہے آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے گرمی سب ٹھیک ہے
گھر میں تو سارے ٹھیک ہے یار آپ سناو آ کبھی کیا کر رہے ہو بے
بس آج کل بیٹھا ہوں آج کل بہت گرمی ہوتی ہے نا تو انسان گر میں ہی بیٹھا اور بیٹھنا بھی چاہیے انسان کو گ گرمیوں میں گھر پہ ہے نا
یہ تو یار موسم تھوڑا شدید گرمی کی طرف چلا گیا اس لیے گر پہ انسان کو بیٹھنا اچھا لگتا ہے ورنہ تو یار ہم بھی نکلتے کری
تو کیا کرنا چ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے گرمیوں میں ہے نا کم از کم چار لیٹر ہمیں پیننے چاہیے
ا وہ تو صحیح بات ہے یار پانی سے تو اضافہ ہو جاتا ہے ویسے آپ مجھے بتاؤ اس بار کچھ تہوہار پہ کچھ کیا ہے ارادہ کہیں جانے کا
ج جی جی گھومنے کا ارادہ ہے کہیں جائیں گے ہم گھومیں گے اور مزے کریں گے
میں نے بھی سوچا ہے یار اپنے یار دوستوں کو بلائیں گے جو ہمارے پرانے کچھ اسکول کے فرینڈس تھے ان کو بلائیں گے وہ بھی ساتھ چلیں گے تو اچھا رہے گا
جی جی ان کے ساتھ مزہ آتا ہے کیونکہ بہت ساری میموریز بن جاتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو بول سکتے ہیں ہم کہ ہم نے وہ کام کیا ہم وہاں جگہ گئے ہم نے بہت مزے کیے اپنی زندگی میں ہے نا
ہاں یار سفر کا تو اپنا ہی ہے مطلب مزہ آتا ہے اوپر سے یار کھانے پینے کھانا پینا بھی اچھا ہو جاتا ہے سفر میں
جی بال بالکل بالکل بھائی میں نا سوچ رہا تھا کہ میں کچھ لاؤں تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں آن لائن لا لاؤں یا آف لائن
ارے یار اچھا رہتا ہے کہ اگر آپ آن لائن مائیں گے اگر آپ گھرہ پہ سہولیت کے ساتھ کرنا چاہو گے بکوز ابھی کیا ہے نا ابھی اپنی ہی گرمی رہتی ہے تو انسان اگر ویسے کرے گا تو اچھا رہے گا مگر اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں چاہیے مختلف چیزیں چاہیے پھر آپ آف لائن بھی ٹرائی کر سکتے ہو
لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کیا آپ مجے کو یہ بتا سکتے ہیں کچھ آن لائن کے فائدے اور ڈس ایڈوونٹیجز نقصانات اور فائدے بتا سکتے ہیں
نقصانات آن لائن کے تو یہی نقصانات ہے کہ اگر انسان کو اگر مختلف چیزیں چاہیے ہوتی ہے تو اس میں انسان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا ہے کہ میں کیا چیز لوں بلکہ اگر آف لائن پہ اگر انسان دیکھتا ہے تو وہاں پر دیکھ پاتا ہے کہ کون سی چیز بہت تر ہے کس چیز کے ساتھ تو آپ کو بہت زیادہ ممالک حساب سے بہت چوائسیز ملتی ہے
جی جی بالکل دیکھو میں اور نقصانات بتائے کچھ اس کے بارے میں
نقصان تو سارے بتا دے میں نے اپ تو یہ تو یہی بات ہے مجھے آپ بتائیے اب اب بھی آپ کیا کر رہے ہو اسکول وغیرہ جاتے ہو
نہیں میں کہاں سکول جاتا ہوں میں نے سکول ختم کیا ہے
آپ نے اسکول ختم کیا ہے میں نے بھی ویسے اسکول تو ختم ہی کیا میں نے تو کالج بھی ختم کیا ہے آپ سناؤ آپ کا کیا
جی جی سیم سیم سیم
ابھی آج کل کیا کر رہے ہو آپ
ابھی آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کسی جگہ نوکری ملے تو جائیں گے ہے نا
ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا میرے والد صاحب کا کاروبار ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس میں اضافہ کرو اس میں اپنا دھیان رکھو لیکن کیا رہتا ہے نا کہ کاروبار انسان کرتا لیکن مجھے شوق ہے کہ میں اپنا ہی کچھ کرتا تو اس کے بارے میں اب
جی بالکل بالکل جی بالکل میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں خود کا کچھ بزنس اسٹارٹ کروں ہے نا
ہاں یار انسان سوچتا ہے کہ کچھ اپنا کرے کچھ دیکھے لیکن اب کیا ہی کر سکتے ابھی یہاں کے سورت حال تو کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ ابھی والد صاحب کا ایک کاروبار آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے
جی جی میں بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں خود کا کچھ بزنس اسٹارٹ کروں بہتر ہوگا نا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں
یہ تو اچھی بات ہے اگر آپ اپنا کرنا چاہو گے بس ایک چیز دماغ میں رکھنا کہ جب انسان اپنا کچھ کرتا ہے تو اس میں محنت تو بڑی لگتی ہے محنت اور مشقت دونوں لگتی ہے تو انسان کو وہ چیزیں رکھ
جی جی آپ نے بہت اچھی بات فرمائی
باقی مجھے بتائیے اور آپ کا پروگرام کہیں پر جانے کا بن رہا ہے اس مہینے
اس مہینے تو نہیں ب رہا اس مہینے گرمی ہے اگلے مہینے ٹرائی کریں گے
اگلے مہینے اگست میں اگست میں تو ویسے ٹھیک رہے گا
جی جی اور موسم بھی صحیح ہوگا اتنی گرمی بھی نہیں ہوگی ہے نا
آج کل تو یار بڑی گرمی ہے شدید گرمی کا منظر چل رہا ہے لیکن دیکھتے اگر گرمی میں کچھ کمی ہوئی تو جائیں گے میں بھی جاؤں گا اپنے دوستوں کو لے کر جائیں گے
جی جی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہم دوست لوگ گھومنے جائیں کہیں پر
مجھے بتائی ہاں یہ تو اچھی بات ہے مجھے بتے عید پہ آپ نے کیا کیا
ایک بار ہم گئے گھومنے دوستوں کے ساتھ بہت مزے کیے گھر میں قربانی بھی تھی تو قربانی کے ساتھ ساتھ ر رشتہ داروں کے گھر میں قربانی پہنچانے میں گھر والوں کی مدد کی ہے نا
ہاں یہ تو اچھی بات ہے میں نے بھی عید کے دن لگ بھگ یہی چیزیں کی قربانی وغیرہ اور پھر رشتتے دار اور پھر بڑوں سے عیدی تو لینی ہی پڑتی ہے
پ دلی گھر والوں سے نانی سےلی دیکھو نانی اور دادا کی جو عیدی ہے نا وہ انسان کو بہت اچھے لگتے ہیں نا ہاں کیا پتا کب وہ اس دنیا سے فوت ہو جائے تو جب تک ہے تب تک ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کی قدر کرنی چاہیے نا خدمت کرے ان کی
آج کل کے بچوں میں یہ ذہن کہاں ہے آج کل بچے تو بس موبائل میں لگے رہتے ہیں اور بڑی نافاہم بچے ہیں لیکن جو ہماری ہمارے دور کے لوگ ہیں ان میں تھوڑی حیا بچی ہوئی ہے اخلاق بچے ہوئے تو وہ یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں نا آج کل کے دور میں یہ ساری باتیں کہاں ہوتی ہے
جی یہ نئی پیڑھی ہے ان کو نہیں لگتا کہ وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے نہیں ہے اپنے نہیں ہے وہ اپنی فیملی کو سب مطلب دو چار اپنی ماں اور باپ ان کو بھی کہم وہ قدر کرتے ہیں آج کل ہے نا آج کل کوئی نہیں ہےب جی جی آج کل کوئی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ہے نا
آج کل تو کوئی قدر بھی نہیں کرتا اسی لیے تو ان کے ساتھ اتنی دشواری ہو رہی ہے اگر قدر ہوتی تو پھر سب کچھ صحیح رہتا
جی بالکل
اب کیا ہی کر سکتے یہ دنیا کا دستور ہے آگے تو چلنا ہی پڑتا ہے آج وہ کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی ہوگا ہے نا
جی جی بالکل دیکھو اگر آج ہم اپنے ماں باپ سے کو راضی نہیں رکھیں گے ان کو پیٹیں گے ان کو ماریں گے تو کیا ہوگا کہ کل ہمارے بچے بھی وہی کام کریں گے ہے نا
کل تو ہمارے بچے پھر ان کے بچے بھی ہے توھر چلتا رہتا ہے یہ تو کار وہاں پھر چلتا رہتا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ب بچوں کو اپنے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ نصیحت ہے دے حدیث پڑھا ہے ان کو تو وہ اچا اچھا رہتا ہے اس سے گھر میں بھی اچھا ماحول رہتا ہے
بالکل بالکل دیکھیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مطلب میرے حساب سے میں یہ اپنا بتا رہا ہوں اپنا ارادہ بتا رہا ہوں کیا کرنا چاہیے دیکھو ایک انسان ایک مسلمان کو کیا کرنا کوئی سی کوئی س بھی حدیث کی بک لو جب گھر والے جمع ہو کہ جگہ ساری اس وقت کوئی سی بھی بکل و حدیث کی وہ آ کے پڑھے ہیں نا
ہاں وہ آ کر پڑے اس میں سے نسی آتے اٹھائے
گھر والوں کو بتیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحی ہے نا
کیا سیے کیا نہیں سیے اس سے انسان سیکھتا ہے اور باقی بھی سیکھتا ہے نا یہ تو اچھی بات ہے باقی باقی مجھے ب بتائیے اور آپ کے بڑے بھائی آج کل کیا کر رہے ہیں
جی جی میں ہی بڑا ہوں گھر میں
آپ ہی بڑے ہو آپ کے پھر چھوٹے بھائی کیا کر رہے
جی جی وہ پڑھ رہے ابھی وہ چھوٹ
وہ چھوٹے پڑ رہے چلو چلو یار پڑھائی بھی اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے آج کل تو سارے بچے پڑھائی سے دور زیادہ موبائل فونوں میں لگ
جی جی جی دیکھیے اس موبائل فون سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر بہت نقصان ہوتا ہے بہت برا اثر پڑتا ہے ان کی آنکھوں پہ ہے نا
یہ تو ہاں وہ تو پتا ہی ہے ایک تو آنکھوں پہ غلط اثر پڑتا ہے وہ دماغ بھی غلط اثر پڑتا ہے کیونکہ آج کل انسان کو پ
جی جی بالکل بولے بولے بولے بھولے بولے آپ اس کے بعد میں بولتا ہوں
آج کل آج کل تو انسان کو پتا ہی نہیں رہتا ہے کہ انسان دیکھ کیا رہا ہے جو بھی انسان کو شیطان تاعجر آگے جا کے دیکھتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتی ہے کہ صیح کیا ہے غلط کیا ہے کیونک چھوٹا ہے دنیا نہیں دیکھی ہوتی ہے تونا چیز اب ان بڑا ہو جاتا ہے تو فرق کر پاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا دیکھ دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے
میچ و
انسان ہاں انسان بلند ہو جاتا
وقت کے ساتھ انسان میچ ور ہو جاتا ہے اس کو سوچ آ جاتی ہے کہ ہمیں کیا صحیح ہے اور کیا غط ہے ہے نا جی کہ دیکو موبائل فون سے ہوتا کیا ہے کہ دیک آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ موبائل فون لیتے اور پھر اکیلے کمرے میں بیٹھتے ہیں ہے نا
ہاں یہی تو یہی تو غلط بات ہے
اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے ان کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے وہ ایک قسم کے ڈپریشن میں چلا جاتے ہے نا
وہ تو یار ذہنی مریض بن چکے ہے یہ تو پت ہی ہے
دیکھو پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ ڈرگس شروع کرتے ہیں نا نشہ کرنے لگتے ہے ہاں
ہاں یہ تو نشہورری چیزوں میں پھر مبتلا ہو جاتے پھر غلط چیزوں میں مبتد ہو جاتی اس سے اچھا ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ موبائل فون سے دور رکھے اور ان کو نصیحتیں کرے اور ان کو ب ہے کہ کیسے عملی طور پر رہنا چاہیے آج کے معاشرے میں اور اخلاق دینی چاہیے سب سے بڑی بات ہے
جی بالکل
باقی یار آپ مجھے لگ رہا ہے کہیں باہر ہو اب گھوم رہے ہو
ہاں
اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں باہر باہر گھوم رہے ہو کہیں
جی جی صحیح سوچا آپ نے ہاں میں باہر آیا تھا جہاں پر بچے بچے کھیل رہے تھے والی بال انہیں کویکھ رہا ہے
ہاں میں بھی سوچ رہا تھا ہم بھی باہر نکلے لیکن باہر کی دھوپ دیکھ کر انسان کا جی کرتا ہے کہ گھر میں ہی بیٹھ جائے
نہیں اب تو فرق ہوگی ہے دھوپ کو بہت ابھی تو آگے ہے دھوپ نکل چکی ہے اب
نہیں وہ تو ڈوب تو نکل چکی ہے لیکن ابھی یہ بات ہے جو شہری علاقہ ہے وہاں پر تھوڑی دھوپ ابھی بھی ہے
ہ
کیونکہ یہاں پر بندشیں زیادہ ہو نا سارے ساتھ ساتھ میں رہتے ہیں تو زیادہ دور وغیرہ رہتے چلیے ہم پھر کبھی بات کرتے
جی جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات
میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ سے دوبارہ بات ہو چلو اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ